ہاں ہیلو
میں تو وہی بھی بول رہی تھی تم مل گےمرا بجٹ اپن بنائیں گے ذرا
ہاں ہاں
ہا بگلی بجٹ بنائے گے دیکھتے ہیں
وہ ایسا نہیں چلے گا پہلے اور
وہری کلاکت سب سے پہلے یہی کام کریں گے اور او نو نیچے سب سے پہلے یہی کام اپن کریں گے اپنا کام رہے گا ہے نا وہ میں بجٹ اپن بناتے پھر لوگوں کو بولتے ہیں پیسے میںسے جمع ہوے تک ویسے بھی بدھ جمعرات آ ہی جائے گا سیٹرڈے کو جائیں گے پی ام جی تھوڑا بہت مال مٹیریل وہاں سے لائیں گے چاول دیکھیں گے اگر یہاں سے اپنے کو کوئی جو ستر والا چاول ہے ستر والا بھی اچھا یہاں پہ اگر وہ سکسٹی فائیو میں دیتا ہے اچھا نہیں دیتا ہے تو اپن زپٹو سے منگائیں گے بولے تم چھ سو پچاس والے ہیں
ارے یار لائٹ گئی تھی تو گئے تھ ن کہ اس کے گھر پہ تو چاول بولے تم لاؤ اس میں ستر والا چاول لے
اچھے تھے کیا
ج مست بتے کہاں سےتی تھیاریٹ میں یہ مار پھر جائے گی جو دکان ہے نا چکن لی کے اس کے آگے ایک دکان
ہاں ہاں چکن ارے اچھا وہ والا کہ ہاں تو ہول سیل والا ہے پر تو اس کو بولیں کہ بیس کلو دیں بھائی بیس کلو لے رہے ہیں کچھ پیسے کم کر تو کچھ کم کرے گا نا وہ
ففٹی کتنے ہیںڈگنگ ایک بار چکن لیتے اس کے تھوڑا آگے چاہیے ہولے سیل والا ہے اس کے بجو میں
وہاں
آیا سمجھ میں کونسی
یہ اپنا تو چکن والا جس سے اپن چکن لیتے نا
ہاں جس سے سونی چکن لیتی ہے
ہاں برابر اس کے باجو میں کیا مطلب سبند تھوڑا آگے رہتے ہیں لائن میں نا دیکھو وہ کیک کی دکان ہے کیک کی دکان کے یہ سائڈ ہے نا
کیک کی دکان میں نے نہیں دیکھی وہ وافل والا لگا تھا وہ لائن میں آگے
چھبی ل چھبی
بہ باری دیی چالتے تھ
ہاں تو اپن کیا کریں گے پیار سے بول وہاں سے ملب لیں گے بولیں گے بھائی بیس کلو لے رہے ہیں کچھ کم زیادہ
ہاں چل اب مجھے بیس میں بس میں لیں گے نا
ہاں گیارہ گیارہ کلو کا دو بنا ہے نہ
بارہ گیارہ کلو چاول تین تین کلو تیل چھ کلو ہوگیا
دیکھیں گے بھائی سب کو بول کے اب ٹھانے ہے تو رستہ بھی بولتے نا اب اگر کرنا ہے تو رستہ بھی وہی بتائیں گے اپنے کو
پھر نیٹورک اور وہ دیکھنا آج میں دو لیٹر کی بوٹل جو دیکھ رہی تھی تیل کی کتنے کی پڑے گی وہ چھ
تین سو بولی تو
ساڑھے تین سو کا دو لیٹر ہے ایک ہزار پچاس میں چھ لیٹر آئے ہزار روپئے کا تو ڈیلی ہو رہا ہے
ہاں تو ہو تو آ تو مک
ہزار پچاس کا تیل ہو رہا ہے ریفانڈ آئل ریفانڈ آئل آپ کو یوز کرنے کا میں سوچ رہی ہوں اور وہ میٹھا تیل ایک سو اسی روپے کلو ہے تو وہ بھی ایک سو اسی میں ا چھ ا چھ بارہ کتنے کا پڑے گا ایک سو اسی کا ایک کلو
مامول سے دیکھے میرا تو سب سے سستا اپنے کو اس میں لیچی کا آتا ہے
اور پھر وہ اس میں کم وزن کم رہتا اس میں پونا کلو پونا کلو رہتا ہے چار پینتیس سالنا پڑے گا وہ اتے کا ہی پڑے گا
تو پڑھے گا تو اپنے کو وه اتنے کہ ہی
ہمم میں تو یہ میٹھا تیل لا نہیں پایی ایک سو اسی روپے کلو ہے وہ تین تین چھ دن ہو اسکو
رہیں گے ہول سیل میں دس سو روپئے کم کا رہتے ہیں
ہاں ہاں مہینے دھیان نہیں دی یہ بات
ہاں ہول سیل کی دکان میں نا کلوں کے بھاؤں میں نا فرق ہو پہلے اپنے کو ادھر ایک ایک سو اسی ہے نا تو ادھر ون سیونٹی فائیو ایک سو ستر کا رہتا ہے جی ادھر کدھر ہے ھول سیل جاں سے کیا بولتے
پتا ہے م کو چکن فرائی والے کے سترہ نمبر میں جی
ہاں تو بھائی وه ادھر ہول سیل نا اپان دکان کی بجہ د لے نا اپان ادھر سے لیں گے
ہاں اپن جمعہ سے ہی سمان کلیکشن کر ادھر کون چئے ہے بہت بھائی تیل نہ صبحائی جا کے لانے کا اور ٹوپ میں ڈالنے کا سنیے سمجھی
تیل سو بھائی م ارے بھائی ایک دن پہلے ہی سب لا کے اپن رکھنے والے ہیں
کہاں رکھ تیرے کہاں رکھے گی
تہارے گھر پہ ہی رکھے کہاں رکھے کے مطلب ٹوپ کا بھی بندوبست کر کے سب ایک ہی دن میں تمہارے ادھر رکھ دینگے ہمارے مے تو سونی دی کا اسٹور روم ہے وہ اسٹور روم میں ٹوپ رکھوا نہیں نے ٹوپ کے اندر سامان ڈال کے ڈھکن وکن ڈال کے اس کچھ بھی وزن چیز رکھ دیں گے
ہاں مسالے تو رات کو ہی ریڈی کرنا ہے اپنے کو
وہ وہ سب چیز نہیں بول رہی ہوں جیسے چاول تویہ کیا کریں گے ٹوپ کے اندر ڈال کے ڈھکن لگا کے اس کے او کچھ وزن رکھ کوئی بھی کچھ نقصان نہ کر سکے اپنا
پیلی سامان آلو دس کلو آلو اے گا
ا وہ اپنے کو رات میں چھیل ول کے کاٹ کے سبھ رکھنا ہے
ہوں ہوں ہم سب رات کو ہی ریڈی کرلینگے
اور اگر نہیں اگر رات میں ریڈی نہیں کیے تو پھر اپنے کو صبح ہی صبح دس بجے سے لگنا
او مئیا دس بجے کون اٹھتے بھی نہیں ہم لوگ سوکے
یہی تو بول رہی ہوں رے عورت
کاندہ بھی کاٹ
ب جلدی اٹھنے کے نام سے ارے مہیا کون اٹھے گا جلدی
کاندا بھی کاٹ کے نا فریج میں ڈالنا پڑے گا اور جب کھانا بنتا رہے گا باہر نہ تو اندر کچمبر کا کاندا اور ککڑی کاٹ لینے کا
ہاں تو کبھی کچمبر اور ککڑی کا تو اپنے کو فریش ہی کاٹنا پڑے گا پر یہ کندہ اور لہسن ادرک تو اپنے کو وہی تو بول رہی ہوں رات بھر کا ہی کام رہیگا ادرک لسن چلنا پڑے گا کاندا چھیل کے کاٹنا پڑے گا اور پھر کیا بول کے اور کیا کام رہے گا
ادرک لسن مرچی آلو بھی چھیلنا پڑے گا کیونکہ دس کلو آلو صبح ہی
پڑھیںگے
ہوں نہیں تو تو ہی اٹھتی میرے سے پہلا صبح میں تو میرے کو اٹھا نا دس بجے آلو آلو کالا پڑ جاتا نا پہلے سے چھیلیں گے تو
تو یہ تمہاری سیدھا ایک کام کرے گے الرام لگ کے میں سو یہ دس بجے اٹھ کے مست نہا دو کے نیچے کر کے تم کو اٹھا دوں گی گیارہ بجے بھی اگر تم اٹھتی ہو گیارہ بجے بھی اٹھتی ہو تو اپن تم میں شیری اور بشائے پورے اپن لگ جائیں گے تو اپنا ہو ہی جائے گا
اس کو بلانے کا کیا اس کی بیٹی کا بلنگ پہ
ہاں ان کو اگر آئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آئے گی میرا بھائی بھی ہے نہ گھر پہ پہلے ہی بتا رہے ہو اگر میرے بھائی کو کام پے بھی بھیج رہی ہو تو بلا نا
وہ رہے گا نانے سنڈے کو گھر میں
ہوں تو بلاوز کے مکری نہیں دیکھ سکتی میں ذرا سی تم غائب ہو جاتی ہو تو اس کا دوپٹہ کہیں اور جاتا ہے وہ خود کہیں اور رات میں بال بکھرا لیتی ہے اس کو چپکنے لگتی تو میری جان جلتی ہے بابا
میں مارے نا دور دور ہی رہتی اتنا چپکتی نہیں اسکو
ارے تو تم رہو گی سامنے تب اور جب تم نہیں دکھو گی نا تو چپکنے کا لائن مارنے کا یہ سب نہیں اچھا لگتا مجھے
ہوں
ارے بھائی صاحب گھر پہ اس دن تو تم دیکھتی تھی نا میری تو اتنی ہٹی نا صحیح میں تم بھائی کے ساتھ گئی ہو بازار لانے اس کی امی بھی نیچے اتری ہے بدن پہ دوپٹہ نہیں ایسے بال کو تو وہ ہم سب کے ساتھ چپک نہیں دماغ ہی خراب ہو گیا تھا میرا
ارے چلیے غلطی ایک بار ہو گئی اپنے سے پھر میں نہیں ہوئے گی
ارے اب اس کا بھائی سامنے بیٹھا ہے بتاو اس کو بھائی سامنے تھا
ہاں اس کا بھائی میں کو تو بھائی نہیں لگتا آپا جان ہے
سامنے میں بیٹھا ہے وہ تیری اس کی بہن رپٹے کی ایک گڑی کو چپٹے لا رہی ہے اور اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑا تھا
بھائی تو بھائی ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہاں کیسے کیسا بھائی ہے وہ میری آج تک سمجھ میں نہیں آیا
کہہ رہی ہوں اس کی بہن بنا دوپٹہ کی اسے سب میں چپک رہی ہے اور مطلب شری بھی ادھر بیٹھ کر دیکھ رہی ہے میں بھی دیکھ رہی ہوں ہم دونوں بیٹھ کے دیکھ رہے اور ان لوگوں کی نخرے ہاں ہاں دیکھ رہی ہو پھر بعد میں نا شری نوٹس کرئیے پہلے میں نے پھر بولتی دیدی دیکھو اس کے دوپٹہ میں جیسے ماں وہی دوپٹہ کے نکال کے اس نے پھینک دیے
ہوں
جب میں نے نوٹس کیا باپرے کتنی چگڑی اور کتنی چالک ہے تو سوچے ہے ان کو کسی کو پھنسانا ہوگا نا تو ان لوگ ایسے ہی پھسلا کے پھنسا لیں گے یار
ماں کے سامنے بھی کیا بھی کرتے ہیں وہ لوگ یہ ماں بھی کچھ نہیں بولتی میں تو دو یہ پکڑ کے کھیچ کے ماروں گی پکڑ کے ہ
او بیٹھا ہو گا
دل لگانا دوہا شکایت کیا ہے
دل لگا